السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہاں جی خیریت سے ہے سب
جی آپ بتائیں
ہاں جی ہاں جی خیریت اور کیا کر رہے ہیں آپ ویسے
بس کھانا بنا کے بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ آپ آپ کی طرف موسم کیسا ہے
موسم تو ٹھیک ہے بارش والا موسم ہو رکھا ہے
ہاں وہی نا موسم آج کل برساتوں والا ہی ہو رہا ہے بس تھوڑا گرمی دن میں گرمی بہت تھی کم سے کم بچوں کو لکوڈ دیتے رہنا چاہیے ہے نا کی کہ گرمی بہت ہے پانی پیتے رہنا چاہیے
ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل ہم ٹائم ٹو ٹائم پانی بھی دے رہے ہیں اور لکوڈ وغیرہ ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم جس سے دقت وغیرہ نہ ہوئے نا گرمی وغیرہ کی ہاں جی ہاں جی پیڑ پودے بہت لگے ہوئےہیں آس پاس
ہاں جی تو ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہیے کیونکہ آس پاس میں اگر ہریالی ہوتی ہے تو واتاورن اچھا اچھا لگتا ہے من کو بھی ایک سکون ملتا ہے ہے نا
ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں
جی کیونکہ دیکھیے اس سے جو ہوا آتی ہے ہمیں فریش ہوا بھی آتی ہے اور جو ہوا ہے وہ بھی بہت ٹھنڈی ہو کے ہمیں ملتی ہے ہم سے کیونک دیکھیے آپ نے ہاں جی کیونکہ دیکھیے اپنے آس پاس اب موسم برسات اپنے آس پاس صفائی کا بہت دھیان رکھیں آپ کیونکہ دیکھیے آس پاس میں کوئی گڈھا ہو اس میں پانی نہ رکے اس کو سمے سمے پر صاف کرواتے رہے گھر کے باہر گندگی نہ پھیک ایک جگہ اکھٹی کر کے رکھیں ڈسٹبن نہ ہے گیل چھوٹے کوڑے والے ان میں کچرا صبح سے ڈھنگ سے ڈالیں ہے نا کیونکہ دیکھو اگر ہم کچرا ادھر ادھر ڈالیں گے تو جو ہے اور زیادہ گندگی پھیلے گی بیماریوں کو نیوتا دینا ہو جائے گا کہیں نہ کہیں ہے نا تو اسی لئیے کچرے کو ایک ہی جگہ رکھا جائے ڈھک کر رکھا جائے تاکہ اور مکھیاں مچھر اس پہ نہ بیٹھے اور نہ ہی کوئی بیماری بڑھے اگر ہم صاف صفائی رکھ یہ تو ہم اپنے آس پڑوس والوں کو بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ بھی ایسا کرو آپ بھی ڈھک کے رکھو ہو کوڑے وغیرہ کو تاکہ اسے مچھر مکھی مکھی نہ بیٹھیں اور نہ ہی وہ اس اس میں سے کوئی گندگی میں سے گندی بیماری پھیل سکے
ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل
ہے نا جی اور بچوں کا دھیان رکھیں بچوں کو ہمیشہ پوری بہ رات کو سوتے ٹائم خاص طور پہ سوتے ٹائم بچوں کو پوری بازو کے کپڑے کپڑے پہنا ئے کیونکی دیکھیے ہمم موسم ایسا ہے مچھر مکھیاں کاٹ لیتے ہیں تو اس کو اگر بچے کو کھوجا لیتے ہیں نا تو اس پہ کوئی لال لال ریشز سے پڑ جاتے ہیں اس لیے بچوں کو نا بچوں کو اس ٹائم بہت ضرورت ہے پورے کپڑے پہنانے کی رات کو تو اکثر انہیں پورے کپڑے باجو کے پہنا کے سوئے
جی ہاں جی ہم ہم تو خود بھی پہن تے ہے اور انہیں بھی پہناتے ہیں بچوں کو بھی جس سے کوئی دقت وغیرہ نہ ہوئے نا کیو نکہ ہماری چھوٹی سی لاپرواہی اتنی بڑی دقت کر سکتی ہے آگے پتا نہیں کیا بیماری ہو جائے کیا ہو جائے کیوں ہو جائے کچھ پتا نہیں ہوتا اور بیماری وغیرہ بھی کبھی کچھ بتا کے نہیں آتی کبھی بھی لگ جاتی ہے
کیونکہ آپ دیکھیے اس ٹائم بیماریوں کا سیزن بہت ہے برساتوں کا ٹائم ہے تو بیماریاں آٹومیٹکلی ہو جاتی تی ہے نا اس لیے بچوں کو بہت دھیان سے رکھیں پورے کپڑے پہنا کے رکھے کھانے والی چیزوں کو ہمیشہ ڈھک کے رکھیں اور صاف پانی ہمیشہ پینے والے کو ابال کر ہی پرریوگ کریں کیونکہ دیکھیے ابال کے پانی ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے ہمیں کیو نکہ تھوڑا نا اس سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے
جی جی بالکل صحیح فرما رہے آپ ہم ایسے ہی کرتے میں پانی کو ابالا اسے بوائل کر کے نا تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیا پھر اسے چھانا پھر اسے اپنا کسی بوتل میں رکھ کے پھر ٹھنڈا ہونے رکھا پھر پیتے اس پانی کو
ہاں جی لیکن نا اسے دیکھے
تھوڑا سا او آر ایس یا الیکٹول وغیرہ کچھ ڈال لیتے تے جس سے پانی کا انٹیک جو ہے بڑھ جاتا ہے ہماری باڈی میں نا جلدی سے جلدی اثر کرتا ہے
ہاں جی کیونکہ دیکھیے ہماری چھوٹی سی ساودھانی کہیں نہ کہیں ہمارے پریوار کو بہت پر ہی مطلب صحیح رکھ سکتی ہے کیو نکہ دیکھیے ہم بار بار کھانا ہاتھ دھو کے بنائیں کھانے والی چیزوں کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں پانی میں سی ہاتھ نہ ڈبو کے برتن بھرے ایک کوئی جو ہوتی ہے پانی بھرنے والا کوئی برتن الگ سے رکھیں جس سے ہمیرے ہاتھ بھی پانی کے اندر ڈپ نہ ہو
ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
پانی کو ڈھک کے رکھیں کیونکہ اس پہ بیماریاں مکھی مچھر بیٹھیں گے نہیں تو وہ بیماریاں نہیں پھیل پائیں گی ہے نا کیونکہ ہمارے کھانے والی چیزوں پہ مکھیاں مچھر بیٹھ جائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے انجانے اندیکھے کیٹانو اس میں ڈل جاتے ہیں اور پھر اگر ہم کھاتے ہیں تو پھر وہی ہمیں پیٹ درد یا لوز موشن یا پھر وومٹ وغیرہ لگ جاتی ہیں نا اور کہیں نہ کہیں وہ ہمارے سوستھ کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں کبھی کبھی
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اب یہی چیز ہے نا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھیں گے تبھی آگے جاکے نا ہم بڑی چیزوں پہ بھی غور کر پائیں گے اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی دھیان نہیں رکھ پائیں گے تو پھر آگے جا کے کیسے اپنا صحت کو مینٹین کر پائیں گے کیسے بیماریوں سے بچا پائیں گے اپنے گھر والوں کو کیسے ساری چیزوں کو مینج کر پائیں گے
وہی نا آپ کے گھر میں جو بھی گھر کو چلاتی ہیں آپ کی وائف یا آپ کی ممی یا آپ کی دادی جو بھی ہیں ان سے آپ یہ بولیں پہلے ان کی بھی سوستھ کا دھیان رکھیں سب سے پہلے نمبر پر ان کا سوستھ چاہتا ہے کیونکہ دیکھیے جو بھی گھر کو چلا رہا ہے پریوار کو بھوجن بنا کے کے دے رہا ہے کپڑے وپڑے سب آپ مینٹین کر کے دے رہ ہے سب سے پہے اس کے سواستھ کا دھیان رکھے کیونکہ اگر وہ ہے تو وہ پورے پریوار کو لے کے چل سکتے ہیں
ہاں جی ہاں جی
ہے نا کیونکہ دیکھیے آپ کی آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا دھیان وہ لوگ رکھتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے نا کہ ان کی ان کی طرف بھی تھوڑا سا دھیان دیں ان کو بھی کہیں بھائی آپ بھی ٹائم ٹائم پر اپنی جو یہ پانی کی کمی نہ وہ آپ کے اندر آپ بھی پیتے رہیں ان کو بھی لکوڈ دیں ان کو بھی کبھی وہ بھول جائیں تو آپ ان کو دیں اور ان کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ بھی پوری بجو کا کپڑے ڈالیں آپ بھی اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے کیوںکہ مچھر م کیا نہ بیٹھ پائے ہے نا کیونکہ دیکھیے وہ پورے گھر کو چلاتی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا دھیان ان کا بھی سبھی کو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب کا دھیان رکھ اگر وہ سوستھ رہیں گی تو آپ کا پورا پریوار سوستھ ہے
ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح فرمارے ہم تو رکھتے ہیں اپنی امی کا دھیان رکھتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں انکو کوئی دقت وغیر تو نہیں کبھی کچھ تو نہیں
کراتے بھی ہیں ممی کے ساتھ کہ دیک دیکھتے ہی رہتے ہیں بس
نہیں امی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں امی خود منع کرتی ہے مت کرا کرو ہم تو بہت ہیلپ کرتے ہیں امی کی امی کو مطلب کبھی مطلب زیادہ کام بھی نہیں کر دیتے کام وغیرہ بھی خود کر دیتے ہیں جیسے ہوتا ہے کہ پانی پوانی بھرنا ہوتا ہے فریج وغیرہ میں رکھنا ہوتا ہے تو خود رکھ دیتا تے ہے کوئی لائٹ ایکسٹرا وغیرہ نہیں چلنے دیتے سب چیز کا دھیان رکھتے ہیں جس سےہیں کوئی دقت نہ ہوئے اس وجہ سے وہ بھی خوش رہتی ہیں اور کوئی دقت وغیرہ نہیں بھی رہتی ہے اور وہ اپنا آرام بھی کرتی ہیں امی کو زیادہ کام ہی نہیں کرنے دیتے نا امی کچھ کرتی ہیں ٹھیک ہے نہیں کرتی تو کوئی دقت نہیں کیونکہ اب ان کی عمر بھی ہو چکی ہے نا ان سے اب کام کرائیں گے اچھا نہیں لگے گا نا انہیں بھی کافی ساری دقتیں وغیرہ ہیں وہ بھی دوائی وغیرہ کھاتے رہتے کبھی کچھ اپنے لیے بناتی رہتے ہیں کبھی کچھ تو اس لیے زیادہ شان کرنا نہیں ٹھیک نہیں رہتا نا اس لیے ہم زیادہ کچھ بولتے نہیں امی کو ہیلپ کرتے ہیں ان کی تو وہ خوش رہتی ہیں
صحیح کرتے ہیں آپ ان کو زیادہ کام کرنے کے لیے نہیں بولتے اچھا ہے کام کرنے دیں کام جتنا وہ کریں ویسے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے کا بھی دھیان رکھیں یہ نہیں کہ آپ لوگ پریوار کا دھیان رکھتے رکھتے وہ کہیں نہ کہیں بھول جائیں اپنا دھیان رکھنا بھی
نہیں نہیں ان کا تو پورا دھیان رکھتے ہیں
دھیان رکھیں
ہاں جی ہاں جی
اور جیسے آپ باہر جاتے ہیں تو باہر کا کم سے کم کھائیں بچوں کو بھی کم سے کم کھانے دیں گھر کے کھانے پہ ہی زیادہ دھیان دیں کیونکہ دیک کہ باہر کھلے میں بنتا ہے کس ہاتھوں سے بنتا ہے کس ہاتھوں سے نہیں بنتا وہ سب ہمیں نہیں پتہ وہ ہمارا اندیکھا ہے ہے نا کہ دیکھیے گھر میں ہم ہاتھ دھو کے بار بار بناتے ہیں فریش کھانا بناتے ہیں سب کچھ فریش کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ باہر تیل کیسا ہے یا سبزیاں کیسی یوز ہوئی ہیں یا اس کو بنایا کس ڈھنگ سے گیا ہے ہے نا اس لیے تھوڑا سا باہر کے کھانے کو اگنور کریں اپنے گھر کا کھانا یوز کریں پھل فروٹ بھی کھائیں تو اس ٹائم خاص طور پہ اس ٹائم اگر آپ کو ذرا سا بھی فروٹس یا سبزی ذرا سی بھی کاڑی گنج جی لگے نا تو آپ کو نہیں لینی چاہیے مارکیٹ سے ن خریدیں بالکل فریش سبزی خریدیں تاکہ ا اس میں بیماری ہو ہی نہیں
ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ کیونکہ دیکو ہمیں اپنی صحت کا دھیان تو خود رکھنا ہوگا نا اور کوئی تو آئے گا نہیں ہماری صحت کا دھیان رکھنے کے لیے
یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں وہ دس روپے سستی مل رہی ہے وہ پانچ روپے مہنگی مل رہی ہے آپ یہ نہ دیکھ کیونکہ دیکھیے دوائی ہم ہزار روپے کی خرچ کر سکتے ہیں اس سے ہم پہلے ہی پانچ دس روپے ایکسٹرا خرچ کر کے فریش سبزی لیں اچھی سبزی لیں کہیں سے کاڑیں کیڑے والی ہے یا چھید والی سبزی نہ خریدیں ہے نا سستی کے چکر میں نہ پڑے اپنے اس کو بجٹ کو دیکھیں لیں لیکن اس میں لیں کہ تاکہ کہ آپ کو بھی دقت نہ ہو اور پریوار میں بھی کوئی دقت نہ آئے
ہاں جی ہاں جی بہت صحیح فرما رہے ہیں آپ یہی ہے نا کہ دیکھو اب وہی چیزیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں گے تو سوستھ رہیں گے ہیلدی رہیں گے ہے صحت پہ کوئی اثر نہیں آئے گا ہمارے اور اپنا ہم جب جتنے اتنا ہیلدی رہیں گے اتنا ہی ایکٹیو رہیں گے اب باہر کا آپ نے بولا تھا کہ باہر کا کم کھانا چاہیے صحیح بات ہے اب دیکھو باہر کا کسی کو کچھ نہیں پتا نا کیا بن رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اب وہ سامنے کچھ اور دکھاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھ کے کوئی ڈسیزن نہیں لینا چاہیے ہمیں ساری چیزوں کو پہلے دیکھنا چاہیے اچھےسے مینج کرنا چاہیے پھر سمجھنا چاہیے اگر پھر ہمیں کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ ہاں کھا سکتے ہیں تب کھانا چاہیے ورنہ ادر وائز ہمیں نہیں کھانا چاہیے کیونکہ پھر وہ اتنا نقصان پہنچاتی ہیں جتنا ہم نے وہاں کھایا نہیں ہوتا اس سے زیادہ کا تو پھر ہمارے ڈاکٹر کا خرچہ وغیرہ بن جاتا ہے پھر مجبورا ہمیں دوائی وغیرہ کھانی پڑتی ہے
وہی نا اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دھیان رکھیں تھوڑا سا پریوار کا بھی دھیان رکھیں دیکھیے اگر ہم اچھی فریش سبزی کھاتے ہیں اچھا فریش سامان یوز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے بچوں کو سرکشت رکھ رہے ہیں ہے نا پوری بجو کے کپڑے پہن رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرکھشتھ رکھ رہے ہیں آس پاس کوڑا کچرا نہیں ہو رہا تو ہمارا آس پاس کا واتورن شدھ رہے گا کوئی بیماری پھیلنے کا کارن نہیں ہوگا اور جہاں تک ہو سکے آپ گھر کا ہی یوز کریں کھانا کھانا اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھو کو اچھی طرح صاف کر ضرور کر لیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا ہمنیں ہاتھ کہاں کہاں لگائے ہیں ان دیکھے کیٹانو ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ بھوجن کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں اس لیے دھیان رکھیں ہاتھوں کو کبھی بھی بنا دھوئے کھانا کھانے کا سوچے بھی نہیں
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ہم
کہ کھانا کھائیں کیونکہ دیکھیے اس سے ہمیں بہت بینیفٹ ہے ہم ہاتھ دھونے کے تو ہاتھ دھونے سے ایک تو ہمارے انچائی کٹانوں ہاتھوں میں نہیں ہوں گے اور ہم سوستھ رہیں گے اور ہم بیماریوں سے بچیں گے ہمارا پیسہ بچے گا ہمارا کہیں نہ کہیں سمے ڈاکٹروں کے پاس جانے کا وہ سمے بچے گا اس لیے ہمارے ایک ذرا سی ساودھانی سے تین چار طریقے سے ہم اپنی گھر کی بچت کر سکتے ہیں نہ تو بس یہی دھیان رکھ کہ کھانا ہم پورا ہجینک کا دھیان رکھیں پورا اب اپنا کام کریں پورا ڈھنگ سے رہیں بچوں کو بھی ڈھنگ سے رکھیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا مینٹین کر کے رکھیں اور اپنے یہ موسم کے لیے اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سمجھائے کہ بچوں کہیں باہر بارش وارش کے پانی میں گندے پانی میں نہ کھیلیں
ہاں جی ہاں جی ہم نا آپ سے ابھی بات کر کے ویسے اچھا لگا اب ویسے ہمارے وہ ابو آ گئے ہیں ہم آپ سے تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
جی خدا حافظ
ہاں جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا خدا حافظ